ور بھائی خیریت سے ہ
جی بالکل بالکل
جی جی جی میں آج ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں آج اس موضوع پر میں اظہار خیال کا ارادہ رکھ ت ہوں وہ ہے خاموشی میرے نزدیک خاموشی صرف الفاظ کا ہونا نہیں بلکہ ایک ایسی زبان ہے جو بہت حکت ہزاروں جملوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے اکثر افراد سمجھتے ہیں کہ جو شخص کم بولتا ہے اس کے پاس اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا حالانکہ بعض اوقات گہری فکر رکھتے ہیں افراد الفاظ سے زیادہ خاموشی کو تجریز دیتے ہیں خاموشی انسان کو اپنا اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے اس کے آکار کو منظم کرتی ہے اور اس کے جذبات کو اعتداد بخشتی ہے اسی لیے ہر خاموش شخص کمزور نہیں ہوتا بعض اوقات وہ سب سے زیادہ باشور ہوتا ہے میرے نزدیک آج کے دور میں میں لوگ بولنا سیکھ رہے ہیں مگر سننا بھول جاتے ہیں ہر شخص اپنی بات کہنا چاہتا ہے لیکن دوسرے کی بات سمجھنے کا حوصلہ کم ہوتا ہے ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے اختلافات بڑھتے ہیں اگر انسان بولنے سے پہلے خاموشی اختیار کرے اور سوچ سوچ لے کے اس کے الفاظ کس اثر کا سبب ب بنیں گے تو بہت سے جھگڑے پیدا ہی نہ ہو تمہارے نزدیک خاموشی ہمیشہ ہی حک مت ہوتی ہے یہ بعض اوق خاموش رہنا بھی غلط ہوتا ہے بتائیں
جی بے شک آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے اور میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق بھی رکھتا ہوں
جی
اور دیکھیے تم نے نہایت پر معنی اور دلچسپ موضوع انتخاب کیا ہے میرے نزدیک خاموشی اس وقت حکمت ہوتی ہے جب وہ غصے کو ٹھنڈا کرے فتن کو روکے اور سوچ کو گہرا کرے لیکن اگر خاموشی ظلم کو طاقت دے یا سچ کو دبانے کا سبب بن جائے تو پھر وہ حکمت نہیں رہتی ہر مقام کا اپنا تقاضا ہوتا ہے بعض اوقات ایک جملہ انصاف کو زندہ کرتا ہے اور بعض اوقات ایک ایک جملہ نا انصافی کو جنم دیتا ہے اسی طرح بعض اوقات خاموشی امن پیدا کرتی ہے اور بعض اوقات وہی خاموشی مظلوم کی چھیخ بن جاتی ہے میرے نزدیک عقل مند انسان وہ ہے جو جانتا ہو کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش لینا ہے دونوں ہنر یافتہ اہمیت رکھتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں
جی میری رائے میں آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں تمہاری بات تمہاری بات نے مجھے ایک اور پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک انسان کی اصلی شخصیت اس کی تنہائی کی خاموشی میں نمایا ہوتی ہے محفل میں ہر شخص مسکراتا ہے بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ تنہا ہوتا ہے اور صرف اس کی خاموشی اس کا ساتھ دیتی ہے تب اس‌ کو اپنی کمزوریوں اپنی غلطیاں اور اپنے اصل افکار کا احساس ہوتا ہے اسی لیے خاموشی محکم محکمیں نفس کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے میرے نزدیک جو شخص اپنی تنہائی سے بھاگتا رہے وہ اکثر اپنی حقیقت سے بھی بھاگتا ہے اور جو اپنی خاموشی کا سامنا ہر لے کر لیتا ہے وہ اپنی ذات کو سمجھنے لگتا ہے میرے اس بات پہ تمہارا کیا خیال ہے اور تمہاری رائے بھی بتاؤ
جی بے شک آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک خاموشی اور صبر کا تعلق بھی بہت گہرا ہے غصہ فوران زبان پر آ جاتا ہے لیکن اسے روک لینا خاموشی کی قوت ہے بہت سے رشتے صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ لوگ چند لمحوں کی خاموشی اختیار نہیں کرتے اگر وہ غصے کے وقت چند لمحے سوچ لیں تو شاید ان کے الفاظ کسی کا دل نہ دکھائیں میرے نزدیک ہر سچ فوران کہہ دینا دانشمندی نہیں ہوتی دانش مندی یہ ہے کہ سچ کو بھی درست وقت اور مناسب انداز میں بیان کیا جائے اس بارے میں آپ کا کیا کہ خیال ہے اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں ج
جی میرے خیال میں آپ کی بات بالکل درست ہے اور قابل غور ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خاموشی کا ایک اور پہلو گفتگو سے متعلق ہے آج کے دور میں لوگ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں سمجھنے کے لیے نہیں اسی لیے ہر گفتگو بحث میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر انسان دوسرے کی بات مکمل توجہ کے ساتھ سنے اور فورا جواب دینے کے بجائے چند لمحے خاموش خاموش رہے تو اس کا جواب زیادہ متوجہ اور حکمت آموز ہوتا ہے اور میرے نزدیک خاموشی علم کا دشمن نہیں بلکہ اس کی رہنما ہے جو سننا سیکھ لیتا ہے وہ سیکھنا بھی سیکھ لیتا ہے اور اس بات پہ تمہاری کیا رائے ہےے اور تمہارا کیا خیال آیا بتائیں
جی بے شک آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے اور دیکھیے تمہاری گفتگو نے اس موضوع کے بہت سے پہلو وضح کر کر دیے ہیں تاہم میرا استفصار یہ ہے کہ اگر خاموشی ات ننی قیمتی ہے تو پھر تاریخ کہ وہ افراد جنہوں نے حق کی خاطر بلند آواز اٹھائی ان کی عظمت کو کس نظر سے دیکھا جائے یہ بعض اوقات بولنا خاموش رہنے سے زیادہ عظیب مول ہوتا ہے اور تمہارے نزدیک ان انسان کو اپنی زندگی میں زیادہ کس کی مشق کرنی چاہیے بولنے کی یا خاموش لینے کی اس بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں
شی منے گا جی بھائی میں تمہارے استفاع سے نہایت قابل تمہارے استعفاق قابل غور ہے میرے نزدیک خاموشی اس وقت تک حکمت ہے جب تک وہ حق کو نقصان نہ پہنچائے اگر کسی مظلوم کا حق مارا جا رہا ہو اور ہم صرف اتنے کے خوف سے خاموش رہیں تو یہ خاموشی حکمت نہیں بلکہ شرکت جرم کا قریب ہو جاتی ہے اسی لیے خاموشی کا اپنا مقام ہے اور گفتگو کا اپنا دانش مندی اس بات میں ہے کہ انسان دونوں کے درمیان مناسب توازع قائم کرے میرے نزدیک تحریک ان افراد کو کبھی فر فراموش نہیں کرتی جنہوں نے سچ بولنے کی حکمت ادا کی اگر ہر شخص خاموش رہتا ہو
نہ ظلم کو نہ ظلم کا مقابلہ ہوتا ہے اور اور نہ ہی انصاف کا پرچم بلند ہوتے ہیں اسی لیے بعض اوقات ایک سچ چا ظلم جملہ ہزاروں کو خاموش کر دیتا ہے اور وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے تمہاری کیا رائے ہے اس بات پر
بے شک تمہاری بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک انسان کو بولنے سے زیادہ سننے کی مشق کرنی چاہیے جب انسان سنتا ہے تو اس کا علم بڑھتا ہے اور جب وہ صرف بولتا رہتا ہے تو اکثر بولنے کی قیمت کم ہو جاتی ہے
جی
لیے بزرگ کہتے ہیں کہ قدرت نے انسان کو دو کان اور ایک زبان اسی حکمت کے ساتھ عطا کی ہے کہ وہ زیادہ سنیں اور کم بولیں میرے نزدیک اچھا سماعت گزر ہونا بھی ایک عظیم ہونا ہے جو دوسروں کی بات کو توجہ سے سن لیتا ہے وہ ان کے دل تک بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں
جی میری رائے یہ ہے کہ میرے نزدیک خاموشی کا ایک اور پہلو عبادت اور تفکر سے وابستہ ہے انسان جب روز مرہ کی مصروفیات سے نکل کر چند لمحے تنہائی اور خاموشی اختیار کرتے ہے تو اسے اپنی روح کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اسی خاموشی میں وہ اپنی غلطیوں کا محکمہ کرتا ہے اپنے ارادوں کو درست کرتا ہے اور اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے میرے نزدیک اس زندگی میں خاموشی کے لمحے نہ ہ اور اس زندگی میں فکر کی گہرائی بھی کم ہو جاتی ہے ہر وقت شور و گل انسان کو دوسروں کی آواز میں الجا دیتا ہے اور وہ اپنے اندر کی سدا کو سن نہیں پاتا تمہاری کیا رائے ہے اس بات پر اور کیا خیالات ہیں
جی بے شک آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے میرے نزدیک خاموشی کا ایک اور پہلو عبادت اور تفکر سے وابستہ ہے انسان جب روزمرہ کی مصروفیات سے نکل کر چند لمحے تو تنہائی اور خاموشی اختیار کرتا ہے تو اسے اپنی روح کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اسی خاموشی کہ میں وہ اپنی غلطیوں کا محکمہ کرتا ہے اور اپنے ارادوں کو درست کرتا ہے اور اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے میرے نزدیک اس زندگی میں خاموشی کے لمحے نہ ہو تو اس زندگی میں فکر کی گہرائی بھی کم ہو جاتی ہے ہر وقت شا شور گل انسان کو دوسروں کی آواز میں الجھا دیتا ہے اور وہ اپنے اندر کی سدا کو سن نہیں پاتا چلیے اب کافی دیر ہو چکی ہے دوبارہ
جی جی جی جی جی اس گفتگو ساح حقیقت روشن ہوتی ہے بھائی اللہ حافظ
جی جی بے شک اللہ حافظ